السلام علیک و علیکم السلام و علیکم السلام اور کیا حال چال بس بس خیریت اور ڈر
آپ ٹھیک ہے اچھے سے گھر شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے گھر میں سب کیسے ہیں ممی ابو ٹھیک ہے
بس اللہ کا شکر ہے سب خیریت
بہن ٹھیک ہے
سب سب خیریت ہے
اچھا تو کیا چل رہا کیا کیسی چل رہی ہے زندگی
بس زندگی تو ٹھیک ہی چل رہی ہے بیٹھے ہیں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے الگ شکر ہے بڑی دیر بعد آج کل بارش ہوتی ہے مطلب اتنی گرمی میں بارش ہو تو
بہت مزہ آتا ہے بالکل ہمارے یہاں سے یہاں بھی بارش ہو رہی ہے اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس میں جو موسم میں تھوڑی اسی لیے تبدیلی آئی ہے کیونکہ یہاں پہ جو بہت ہی تاپمان تھا بہت اتنی گرمی تھی باہر ہی نہیں نکل پاتا تھا انسان
جی جی بالکل بالکل
جی بالکل تو بہت ہی اچھا آ محسوس ہو رہا ہے اور ویسے آپ کی سمر ویکیشن چل رہی ہوں گی آج ہے نا تو آج ویسے سبھی بچے گھر پہ ہیں تو مزے کر رہے ہیں
کیسا چلے گئے آج ہماری بھی آنکھ
جی آپ گھر آئے ہیں
جی جی میں گھر آیا ہوں آج
اچھا اب واپس کب جانا ہے کیا خیال ہے واپس جانے کا
بس واپس جب کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گی تو ایک دن پہلے ایک دو دن پہلے چلے جائیں گے
اچھا ٹھیک ٹھیک ہے میرا بھی یہی میرا بھی یہی کہنہ ہے کہ میں بھی مطلب جوہی کلاسز اسٹارٹ ہو جائے گی تو میں بھی جاؤں گی ایک دو دن
جی جی بالک بالکل بالکل کیونکہ گھر سے دور بھی نہیں رہ سکتے ہیں
بالکل ویسے ویسے گرمی کچھ الگ ہی مزہ ہے نا
جی جی بالکل بالکل گھر والوں کے ساتھ جو ہم بیٹھتے ہیں چار باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ جو وہ ہمیں سکھاتے ہیں تو وہ کا کہیں اور کہاں ملے گا
بالکل بالکل تو آپ اپنے گھر والوں کی بات اٹھائیے تو کیوں نہ ہم اپنے ہی بات ابھی گھر کے بارے میں بات چیت کریں کہ اپنے پیرنٹس کے بارے میں آپ اب آپ اپنے پیرنٹس کے بارے میں بتائیے کیا مطلب ان کی زندگی کیسے چل رہی ہے انہوں نے کیا زندگی میں کیا ہے سیکھا ہے مطلب
دیکھیے میرے پیرنٹس تو ایک دم خوشحال زندگی جی رہے ہیں انہوں نے وہ کیا بولتے ہیں مطلب اپنی زندگی تو تھوڑی سی تکلیفیں تو ہر کسی کی زندگی میں آتی کی ہے لیکن ایسے انہوں نے ایک اچھی خوشحال زندگی جی ہے
بالکل
کیونکہ انہوں نے ان دونوں کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ایک دوسرے کو سمجھتے تھے ایک مطلب کیا بولتے ہیں آہ میاں بیوی میں اور کیا ہونا چاہیے یہی ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھے اسی وجہ سے پھر وہ آگے بڑھ سکتے ہیں مطلب اچھی زندگی جی سکتے ہیں
بالکل بالکل بہت ہی بڑھیا بات کہی آپ نے ایک انڈرسٹینڈنگ سے ہی ایک رشتہ چلتا ہے نا
اور انہوں نے ہمیں اپنے بچوں کو تو یہی سکھایا کہ آپ ہمیشہ صحیح راستے پہ چلو صحیح علم حاصل کرو اور ہر ایک انسان کی مدد کرنی چاہیے جو مصیبت میں ہو اگر کوئی آپ سے کچھ چیز مانگ رہا اب اگر آپ دینے کے قابل ہو تو آپ اس کو دے دو
بالکل
باقی زیادہ کچھ بڑے خواب تو انہوں نے ہمیں دکھائے نہیں ہیں جو ہے مطلب یہی نارمل چیزیں بس سکھائی ہے انہوں نے ہمیں کہ ایک اچھی زندگی کیسے جی سکتے ہیں ہم
ہم ٹھیک تو میں بھی اپنے والدین بھی جی ج میں بھی بتاؤں گی تو جیسے آپ نے کہا انڈرسٹین ٹائمنگ تو الحمدللہ دونو کئ انداسٹنگ بھوت ہی بادیہ ہے تو بس وہ مطلب ہم بچوں کو سکھات یہی سیکھا ہے جتنا مجھے سکھا ہے میں اپنا کہوں گی وہ ویسے مجھے بولتے ہیں کہ مطلب نیکی کے ساتھ مطلب انسان کو رہ نا چاہیے ایمانداری کے ساتھ چاہے زندگی کہیں پہ بھی لے کے جائے تو آپ ایمانداری کے ساتھ رہو جی تو پھر مطلب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاںپ کو زندگی لے کے جائے اس میں اللہ کا شکر ادا کرو چاہے غم ملے خوشی ملے ہر حال شکر کرو اللہ کا تو لیکن ایک پوائنٹ جس میں وہ مجھے زور دیتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہمیشہ ایمانداری سے نہ ہو کہیں پہ مطلب بالکل تو کر یہ پھر اگر وہ بولتے ہیں کہ اگر ایسی سچویشن آئے جہاں پہ آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے یا کچھ ایسا مطلب لائک ایسا سین ہو جائے کہ تمہیں جڑنا ہے نو جھوٹ کو بھی اوائڈ کرو سچائی کے ساتھ رہو سچائی کے ساتھ ہینڈل کرو ہر ایک کام کو کیونکی زندگی میں بہت سارے اپا اپ ڈاؤنس آتے ہیں
آج آج آپ نے ایک جھوٹ بول دیا تو اس جوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو آگے ہزار جھوٹ
ہزار جھوٹ بولنے پڑتے تو وہی بولتے ہیں کے ایمانداری کے سچائی کے ساتھ رہو کیونکہ کہتے ہیں نا سچائی کی جیت ہمیشہ ہو تی ہے تو بالکل تو باقی میں آپ کو سچ بتاؤں گی وہ مطلب مجھے کسی چیز وہ فورس نہیں کرتے تم یہ کرنا ہے تمہیں وہ کرنا ہمیشہ میرے پیرنٹس کہتے ہیں کہ جو تمہارا دل کرے جس میں تم سیٹسفائی ہو جو تمہارا من کو اچھا لگے کہ نہیں میں یہ کرنا تم اس فیلڈ میں جاؤ صرف اللہ پہ چھوڑ دو وہ اللہ کیا اللہ اور جانے اور تم جانو کہ اس کو مطلب اللہ وہ تمہیں بہتر دے گا ابویسلی لیکن انسان کی خوشی بھی ہونی چاہیے انسان کا دل بھی ماننا چاہیے کہ نہیں میرا یہ دل کر رہا ہے کہ میں یہ چیز کروں میں اس فی ویسے مجھے میں سچ بتاؤ ممی وہ مجھے زور زبردستی کسی چیز میں نہیں کرتے ہے وہ وہاں مطلب اس انداز سے مجھے لگا ہے کہ وہ اتنے انڈرسٹنڈنگ ہے کی کوئی انوں انہوں نے دنیا دیکھی ہے ان کو پتا ہے کہ زندگی میں مطلب سیکھا ہے انہوں نے زندگی کی مطلب ان چیزوں سے بہت کچھ سیکھا ہے زندگی سکھایا ہے ان کو زندگی نے تو مجھے لگ رہا ہے وہ اسی حساب سے میرے ساتھ چل رہے ہیں کہ بیٹا ایسا کرنا ہے
جی بالکل دیکھیے جو ہمارے امی ابو نے مطلب سیکھا ہے جو انہوں نے غلط چیزیں دے دیکھی ہیں اپنی زندگی میں جو غلط سہا ہے وہ اپنے بچوں کو اس چیز سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پہلے ہمیں کا یہ کیا بولتے ہیں کر دیتے ہیں کہ آپ اس چیز سے اس چیز کو اوائڈ کر دینا کہ تاکی آپ اس چیز کو فیس ہی نہ کر پاؤ
بالکل تو اس لیے انہوں نے زندگی دیکھی ہے جی ہے زندگی تو اسی لیے میں بول رہی ہوں کہ ویسے مجھے لگتا ہے کی میرے ماں باپ میں شکر اللہ کا وہ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے ویسے میں نے میری فرینڈ کے جو پیر وہ اس کو وہ اس کو نا تنگ کرتے نہیں آپ کو ایم بی بی ایس کرنا ہے ادر وائز میری جو فرینڈ ہے وہ ک وہ اس میں انٹرسٹ ہی نہیں وہ بولتی تھی کہ میں آئی ایس میں جاؤں میرا دل کرتا کہ میں آئی ایس کے لیے پڑھ لیکن پتہ نہیں اس نے وہ زور زبردستی گھر والوں نہیں تمہیں ایم بی بی ایس کرنا ہے نہیں مطلب بچاری وہ پھر میرے پاس روتی ہے وہ بولتی میں کچھ بول ہی نہیں پاتا پیرنٹس کا کیا کروں پھر مجھے لگتا ہے کہ شکر اللہ میرے پیرنٹس تو اچھ ہے وہ سمج رہے ہیں وہ مجھے اتنا پریشر نہیں ڈالتے ہیں کہ نہیں کرنا ہے اگر انٹرسٹیڈ بھی نہیں نہیں کرنا ہے تو اسی لیے مجھے لگت تا کی جی جی
جی
کیونکہ کو نا اس مطلب پھر مط میں اپنی فرینڈ کا ہی بولوں گی اس کو مطلب اتنی اب وہ اٹیچمنٹ اپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی نہیں وہ بولتی ہے یہ روز مطلب یہ جگہ میرا نہیں سمجھیں گے تو کس کا سمجھیں گے میں ان کو روز بولتی ہوں میرا انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس میں وہ نہیں ہے تو اسی لیے میں بولتی ہوں پھر ان چیزوں سے مطلب ایک بچہ پھر ماں باپ سے بھی دور ہوتا ہے کہ نہیں یہ جب یہ میرے حالات نہیں سمجھ سکتے اگر میں ان کو بولوں میرے سے نہیں ہوگا یہ یہ مجھے تھوپ رہے ہیں نہیں کرنا ہے کیوں نہیں ہوگا جی تو ایسی حالات ہے آج کل تو
جی دیکھیے وہ کیا بولتے ہیں ناں کہ آ پیرنٹس اپنے بچوں کو کبھی غلط نہیں سکھاتے ہیں جو بھی سکھاتے ہیں اچھا ہی سکھاتے تے ہیں بچوں کو لگتا ہے کہ وہ ہمیں غلط بتا رہے ہیں
بالکل صحیح کہا آپ نے
پیرنٹس کبھی اپنے بچوں کو غلط نہیں سکھائیں گے وہ اب
نہیں سکھائی لیکن مجھے لگتا ہے ایک بچے اور ایک پے پ پیرنٹس اور بچوں میں میوچول انڈرسٹینڈ ہونی چاہیے اگر بچہ بول رہا ہے کہ آ میں پاپا کو کہ میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں دین ان کو نہیں کرنا چاہیے ناں وہ اس کو تنگ نہیں لانا چاہیے نہیں کرو اور کرنا ہے کیوں نہیں کروگے یہی میں بول رہی ہوں کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ از مسٹ وہ ضروری ہے
جی جی بالکل بالکل صحیح بولا آپ نے
بالکل ویسے ماشاء اللہ اپنے اپنے پیرنٹس کے بارے میں بھی اگر مطلب تو بہت انڈر نہیں ہے تو میں بہت خوش ہوئی کہ مجھے لگتا
انہوں نے میرے کو بولا ہے تو زندگی میں جو مرضی ہے جو مرضی ہے وہ کر بس سوائے غلط کام کے زندگی میں کبھی بھی غلط کام نہیں کرنا کیونکہ ہم نے بھی کبھی زندگی میں غلط کام نہیں کیا ہے اگر تم نے زندگی میں غلط کام کردیا تو ہمارا سر شرم سے جھک جائے گا تو میں اپنے ماں باپ کا سر کبھی جکنا جکتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا ہوں
بالکل وہ پسند بھی نہیں کر سکتے بچے کیا کسی کے ماں باپ کے ساتھ جو کہ بہت اچھی بات کہی ہے آپ کے پیرینٹ
اسی لیے میں تو مطلب اپنی زندگی کو مطلب مزے سے جی رہا ہوں اچھے کام کرکے جی را ہوں کوئی کوئی تو گندے مطلب برے کام کرتا ہے نشہ کرتا ہے یہ وہ میں نے ویسے شوق پالے ہی نہیں کبھی کیونکہ میرے باپ باپ اچھے تھے انہوں نے میرے کو اچھی تعلیم دی ہے
صحیح کہا تو پھر مطلب آپ کے پیرنٹس کی تو داد دینی پڑے گی ماشاء اللہ بہت اچھے پیرنٹس ہیں آپ کے سمجھتے ہیں بچوں کا بالکل
بالکل ناں تو نان تو کبھی میرے پیرنٹس نے میرے پہ کبھی شک کیا اگر کسی انسان نے ان کو بولا کہ آپ کا ہم نے آپ کے بچے کو بیڑی سکریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا یا کچھ بھی ایسی چیزیں بتائی تو میرے پیرنٹس نے میرے پہ کبھی بھی شک نہیں کیا کیونکہ ان کو میرے پہ پورا بھروسہ ہے اور اسی وہی چیز میرے کو مطلب طاقت دیتی ہے کہ میں آگے بڑھوں اور میں ویسے کام نہیں کرتا ہوں
بالکل بالکل تو میں بہت سچ میں بہت اچھا لگا مجھے سن کہ آپ کے پیرنٹس بہت اچھے ماشاء اللہ شاید مجھے گھر والے بلا رہے ہیں اوکے میں آپ کو بعد میں کال کرتی ہوں اوکے اوکے اللہ حافظ
خدافظ